جی السلام علیکم
وعل السلام خیریت
جی الحمد للہ آپ سناؤ
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں آپ بتاؤ
کچھ نہیں کیا چل رہا ہے اور
اور کچھ نہیں
دوپہر کی کھانے کی تیاری ہو گئی آپ کی
ہاں ہونے والی ہے ویسا آپ کیا بنا رہا میں تو آج پنیر مٹ مٹر مسالہ سوچ رہی بنانے کا
اچھا کیسے بنانے ہو
اچھا آپ کو جاننا ہے آپ بناتے ہو پنیر مٹر مٹں مسالہ
ہاں مطلب پنیر کی بہت ساری چیزیں لگائیں گے لیکن مٹن مسالہ تو نہیں بنیں گے
اچھا
تب آپ سے سیکھ لیتی ہے پھر میں بھی بناؤں گی
جیسے اس میں پہلے کیا مطلب کہ ڈالنا پڑتا ہے پنیر لینا پڑتا ہے جیسے آپ تو اپنے حساب سے جتنا بنانا ہو اس حساب سے لینا ہے جیسے آپ دو سو گرام پ پنیر کو لیتے ہو ٹھیک ہے
جی
اور جیسے مٹر ہوتا ہے ایک ہارے مطلب ایک کپ مٹر لیتے ہو اور پیاز جیسے مطلب کہ زیادہ پیاز اس میں نہیں ڈلتی ہے دو مادھیم مطلب کہ باریک کٹی ہوئی پیاز مطلب دو ہی پیاز لنے اس اس باریک کٹن کرنا ہے ٹھیک ہے ٹماٹر بھی مطلب کہ باریک کٹا ہوا ہونا چاہیے
ہاں
اور جیسے ادرک لہسن کا پیسٹ بھی مطلب کہ ایک بڑا چمچ ہو جائے وہ مطلب کہ صحیح ہے اور ہری مرچ بھی مطلب کہ باریک کٹی لی ایک لینی ہے ٹھیک ہے جی جیسے اس میں مطلب کہ تیل میں بھی بنا سکتے ہو یا پھر گھی میں
ہاں مطلب زیادہ تر تو گھی میں ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا نا
ہاں گھی میں اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور پھر اس میں جیسے مطلب جیرا ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے ہلدی پاؤڈر لال مرچ پاؤڈر یہ ایک اور مطلب دھنیا پاؤڈر گرم مسالہ سب مطلب کہ ہاف چھوٹے چمچ ایک دو ڈالنے ہیں ٹھیک ہے اور جیسے اس میں ملائی جو آتی ہے کریم والی
ہاں
اس میں دو بڑے چمچ ملائی بھی آپ ڈال سکتے ہو نمک سواد انوسار آپ لے سکتے ہو جیسے ہرا دنھیا مطلب کہ آ یہ کٹا ہوا باریک سا وہ بھی لے سکتے ہو
اور ایک ہم
اور جیسے اب ہم کیا کریں گے مطلب کہ اب بنانے کا مطلب بنانے کا میں بتاتی ہوں اس میں مطلب کہ آپ کو کرنا کیا ہے ایک کڑھائی لینا ہے ٹھیک ہے اس میں گھی لینا ہے گھی یا تیل لینا ہے ٹھیک ہے اسے گرم کرنا ہے اور پھر گرم ہونے کے بعد اس میں تھوڑا سا جیرا ڈالنا ہے چٹکنے کے لیے
ہوں
اور پھر وہ جو پیاز جو مطلب کہ یہ کے سنارا جیسے برؤن ہو جائے
جی
پھر اس کے بعد ادرک لہسن کا پیسٹ اس میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے
اچھا ہاں
جی ہری مرچی ڈال کر مطلب کہ اس میں اچھے سے ایک منٹ تک بھوننا ہے اور جیسے مطلب ٹماٹر ڈالنا ہے اور نرم ہونے تک آپ کیا کریں گے اسے اچھے طریقے سے پکائیں گے جیسے ٹماٹر مطلب کہ سافٹ ہو جائے آپ اس میں ٹماٹر میں جیسے اتتے سرکے ڈالتے ہے انو تو اسے نا تھوڑا سا مطلب کہ نمک ڈال کے اسے ڈھک دو اس میں کیا ہوتا ہے جلدی سافٹ ہو جاتا ہے وہ
جی
پھر جی پھر ہلدی ہلدی ڈالنا ہے لال مرچ ڈالنا ہے دھانیہ دھنیا پاؤڈر اور ڈالنا ہے نمک ڈالنا ہے مسالہ اور جب تک مطلب نہیں وہ تو میں نے مطلب کہ پہلے بتایا تھا کہ یہ سب چیز ڈالنا ہے بٹ تب جو ویدی بتا رہی ہو نا جی تو اس میں نمک ڈال کر مسالہ بھوننا ہے اچھے طریقے سے ٹھیک ہے
جی ہاں
اور اس میں اب کیا کرنا ہے جیسے ہرے مٹر کو مطلب کہ کیا کریں گے دو اس میں ڈال کے دو سے تین منٹ تک پھر بھونے گے ٹھیک ہے
جی ہاں
اور تھوڑا سا مطلب کہ پانی ڈالنا ہے پانی اتنا ہی ڈالنا ہے جیسے پروس پانچ سے سات منٹ تک اسے اچھے سے پکانا ہے ٹھیک ہے پھر پنیر کے تکڑے جی پنیر کے ٹکڑے کو مطلب کہ اس کو فرائی کر لینا ہے اور اس کو اس میں مطلب کہ جب فرائی ہو جائے اس میں جیسے فرائی کے لیے آپ مطلب نمک لال مرچ مچ مرچی جو آتی ہے وہ ڈال سکتے ہو وہ ڈال کر سکتے ہو تیل میں ٹھیک ہے
ہوں
اور پھر اس کو مطلب اس کو جو مسالہ ہے اس میں مطلب کہ مٹر میں وہ ڈالنے ہیں وہ پنیر کو ڈالنے ہیں ٹھیک ہے دو سے تین منٹ جب تک آپ کو کیا کرنا ہے دھیمی آنج پر اسے اچھے سے پکانا ہے سمجھے جی اس کو پھر کیا کرنا ہے آپ کو جیس سے گرم مسالہ ہے اور کریم جو مطلب کی بتائی تھی میں نے وہ ڈالنے ہیں اور اسے اچھے طرح طریقے سے مطلب کہ ملا لینا ہے
مطلب اگر کریم نہ ہو تو پھر
کریم نہ ہو تو پھر مطلب کریمڈ ملائی ملائی جو آتی ہے
ہاں ہاں
وہ بھی ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے اسے ایک منٹ تک گیس بند کر کے مطلب کہ ایک منٹ تک پکانا ہے پھر اس کے بعد گے یہ گیس کو مطلب یہ کیا کرنا ہے بند کر دینا ہے ٹھیک ہے
جی جی ہاں اور پھر یہی مطلب روٹی کے ساتھ کھاتے ہاں ہاں یہ روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں یا پھر چاول
جیسے اس میں مطلب کی امایہ تندوری روٹی آتی ہے اس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو نان کے ساتھ بھی کھا یہ اس کو کھا سکتے ہو جیسے پراٹھا آتا ہے اس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو
جی ہاں
جیسے جیرا رائس ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی آپ مطلب سرو کر سکتے ہو وہ آپ پہ مطلب کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو کیا چیز اچھا لگتا ہے جی
اب تو میرا سنکر ہی کھانے کا دل کر رہا ہے
بنا لیجیے پھر جی جی ان شاء اللہ بنائیے ٹرائی کیجیے اچھا رہے
اچھا یہ پنیر ٹکہ آپ کیسے بناتے ہو
مطلب ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے تو فا تھوڑا سا پنیر چاہیے ہوگا ہمیں اور پھر ہمیں مطلب سبزیاں لینی ہے اس میں مطلب شملہ مرچ پیاز پھر تھوڑا سا دہی لینا ہے تھوڑا سا بیسن لینا ہے اور مطلب آپ اس اس کو نا سرسوں کے تیل میں بھی بنا سکتے یا پھر جو ریفائنڈ آئل ہوگا وہ بھی یوز کر سکا رات اگر آپ کے پاس نہیں ہے پھر اس کے بعد اس کے اندر آں اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا تھوڑا سا ادرک لہسن کا پیسٹ
ہاں
تھوڑا سا لال مرچ پؤڈر
اچھا جی
ہاں
اور
اور ایک منٹ
اور اس میں جیسے مطلب کہ اور بھی مسالے ڈالتے ہو آپ
ہیلو
جی جی
ہاں بولیے
نا تھوڑا سا مطلب ہاں میرینیشن کے لیے تھوڑا سا
ہاں ہاں بولیے آ رہی آ رہی آ رہی آواز
ہاں جی ہاں تو پھر ہمیں اس کے لیے کیا چاہیے ہوگا میرینیشن لیے ہمیں نا ہاں تو پھر پنیر کو ہمیں کیا کرنا ہے تھوڑا سا اس کے اندر ہم نے مسالے ڈال دینے ہیں مطلب جیسے کہ پھر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے لال مرچ لال مرچ کا پاؤڈر ہری مرچ تھوڑا سا ہم دہی ڈال دیں گے دہی دہی سے کیا ہوگا نا مطلب اس کا سافٹ ٹیکسچر آئے گا تھوڑا سا ادرک لہسن کا پیسٹ لمبو کا رس اور تیل ڈال کر اس کو اچھی طرح سے ملا لینا اور پھر ہیلو ہاں پھر ملانے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے تھوڑا سا پھر پنیر ڈال دینا ہے پیاز اور شملہ مرچ یہ ڈال کر ہمیں اسے ہلکے ہاتھ سے ملا لینا ہے اور پھر بعد میں کیا کرنا ہے ہمیں تیس منٹ کے لیے اسے مطلب ایسے ہی چھوڑ دینا ہے تاکہ نا وہ جو مسالے ہم نے ڈالے نا پنیر کے اندر وہ سے میں
ہاں
ہمیں کیا کرنا توا یا پھر کوئی بھی گرل پین پین ہوگا آپ کے پاس
ہاں ہاں
کیا کرنا ہے
جی
ہاں پھر اس کے بعد اس میں ہم میڈیم فلیم پر ہمیں سے آٹھ سے دس منٹ تک چاروں طرف سے سنہرا ہونے تک سیک لینا ہے
جی جی ہاں
اگر آپ ہوگا نا ہم کو دو سو ڈگری سیلسس پہ بھی مطلب اس کو سیک سکتے ہو پن دس پندرہ منٹ کے لیے
اچھا جی جی
میرا مطلب اوپر سے ہمیں چاٹ مسالا اور تھوڑا سا نا نمبو کا رس ڈال کر ہم اسے کھا سکتے
اچھا چل اچھی ڈز میں اپنا بتائی ہے واقع میں مطلب پنیر ٹکا میں تو بنا ہی نہیں تھی انشاء اللہ ٹرائی کروں گی یہ پنیر ٹکا آپ کا
جی جی ضرور
جی جی جی انشاء اللہ ضرور ٹرائی پنیر بہت ساری چیزیں مطلب کہ بنتی ہے اور پنیر مطلب کی زیادہ تر لوگ پسند بھی کرتے ہیں پتا نہیں کیوں مجھے تو اتنی کوئی خاص نہیں لگتی بٹ مطلب بہت پسند کرتے ہیں بہت سارے لوگ
جی
اور زیادہ تر گھڑا بھی بناتے ہیں ہاں
ہاں
چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ
جی اللہ حافظ